ہیلو جی وعلیکم السلام جی ماشاء اللہ کیسی ہوآپ
ان شاء اللہ میں بھی ٹھیک ہوں اللہ کا شکر ہے
اچھا اور کھانا لائی
جی کھانے کی تیاریوں میں جٹے ہوئے ہیں
جی ماشاء اللہ کیا پکاؤ گی آج آپ کھانے میں کچھ سوادشٹ بنائے پکائے نا تو آپ مجھے بھی بتا دینا مجھے بھی نا میں بھی پکا لوں گی پھر آپ کی
جی بالکل جی بالکل ابھی تو مسلے چل رہے ہیں اپنا اپنا ڈسائڈ کرینگے بچے لوگ کچھ کریں گے بڑے کچھ کریں گے تو ابھی تو سب اپنا لگا ہوا ہے
جی ماشاء اللہ بچوں کی تو فرمائش ہی کچھ الگ الگ ہوتی ہیں امی جان یہ بنا دو وہ بنا دو پورے دن نہ پریشان کر لیتے ہیں بچے جان تو
جی بالکل بالکل ویسے تو کیسے چل رہی ہیں آپ کی تیاریاں نکاح کی
جی ماشاء اللہ میرے یہاں تو نکاح کی تیاریاں بے حد ہی زیادہ اچھی چل رہی ہیں جو میری جو چھوٹی باجی ہے نا اس کی نکاح ہے تو گھر میں نا سبھی لگے ہوئے ہیں صاف صفائی میں سجاوٹ میں ابھی سے سبھی لگی ہوئی ہیں میرے ابو جان نا مہمانوں کے لیے کارڈ بانٹ رہے ہیں اور نا آپ کے بھی یہاں پر آئیں گے میرے ابو جان تو نا آپ آئیے گانے کام ہے چھوٹی باجی کی نکاح ہے
ضرور ضرور آئیں گے آپ نے احمد اللہ نا کہا تو ضرور آئیں گے انشاء اللہ ا ویسے نا ا گھر کے مطلب نکاحوں میں بہت سارے کام ہو جاتے ہیں بہت سارے مسلے ہو جاتے ہیں بہت ساری تیاریاں ہو جاتی ہیں نا
جی جی ماشاء اللہ بہت سارے کام ہو جاتے ہیں نکاح ہے تو آپ کو پتا ہے کہ ایک کو ایک انسان سے تو اتنی تیاریاں ہو بھی نہیں پاتی ہیں سبھی کو نا مل کے کرنی پڑتی ہیں نکاح کی تیاریاں تو ایک انسان تو نا تھک جاتا ہے
بالکل بالکل آپ نے صحیح فرمایا ہے ایک انسان تو تھک ہی جاتا کیوں کام اتنے سارے ہو جاتے ہیں نکاؤ کے ولیمہ ہو جاتا ہے اور انشاء اللہ مہندی رات ہو جاتی ہے ابھی وہ جاتا ہے کیا کہتے ہیں نکاح بھی ہو جاتا ہے اور بھی ہو جاتی ہے انشاء اللہ کیا بولتے ہو اس کو ا ہلدی بھی ہو جاتی ہے بہت ساری چیزیں میں سوچ رہی تھی نا کہ چار پانچ لباس سلوا لو اپنے لیے سندر سندر چار پانچ سوٹ سلوا لو
جی جی ماشاء اللہ بالکل کل صحیح فرما رہی ہو جی آپ ن بہت سارے کام ہو جاتے ہیں اور ویسے نا میں سوچ رہی تھی کہ نکاح کے لیے نا میں مجھے نا کچھ کپڑے خریدنے ہیں اور میری امی جان بول رہی تھی ٹھیک ہے کپڑے خرید لاؤ تو میں نے سوچا کہ میں آپ سے پوچھ لوں آپ کو نہا کچھ اچھی جانکاری ہے آپ کی پسند بھی اچھی ہے تو نا کپڑے خرید لائیں گے پھر کسی دن جا کے پھر کر لائیں گے شاپنگ
چل لینگے ہاں کیونکہ نا نکاح کو شاپنگ میں تو بہت وقت لگتا ہے کیونکہ نا میرے کو نا چار پانچ سوٹ لینے ہیں وہ درجی کے یہاں سلوانے ہیں پ ان کی میچنگ کا نا سارا مجھے اپنے لیے جیل وغیرہ کنگن وغیرہ ا جوتیاں وغیرہ بہت سارا سامان لینا ہوتا ہے نا تو بہت زیادہ وقت لگتا ہے
جی جی ماشاء اللہ میں نا سوچ رہی تھی آج نا میری میری میرے سور سے بات ہوئی تھی وہ نا دفتر پہ رہتے ہیں تو ان کا ایک دوست ہے نا تو ان کے نا بیس کی دکان ہے رجستھانی بیس کی تو وہ بول رہی تھی کہ بھابھی جان آب بھی آ جانا تو آپ کو میں بیس دلوا دوں گا اچھے اچھے سے بیس بہت اچھے اچھے بیس ملتی ہیں ان کی دکان پ تو میں سوچ رہی تھی کہ میں نکاح کے لیے ایک بیسی خرید لوں
بالکل میں بھی سوچ رہی ہوں نا سندر سندر پارٹی ویر ڈریس خرید لی جائے اور نکاح میں نا بہت سارے وہ لگتی ہیں مہمان کا مہمانوں کا آنا جانا لگتا رہے گا چار پانچ دن سور سرابا ہوگا اب یہ ہوتا ہے نا کہ نکاح کا مطلب ماحول ایسا ہوتا ہے گھر کا اتنا اچھا ہوتا ہے اتنا خوشنما ہوتا ہے انشاء اللہ سب سے ملنا جھول نہ ہو جاتا ہے ہماری بچوں سے بہت دنوں سے جس سے بھی نہیں ملے ہوں گے نکاح میں اس سے بھی ملنا ہو جائے گا سب لوگ آتے ہیں نکا ح میں ان شاء اللہ نکاح تو بے حد ہی خوبصورت چیز ہوتی ہے
جی جی ماشاء اللہ ا ویسے آپ کیا لے کے آؤ گی نکاح کے لیے اپنے لیے
میں تو اپنے لیے نا دو چار بڑیا بڑیا نا سندر سندر ڈریس لے کے آؤں گی جیسے کہ سرارا ہو گیا گغرارا ہو گیا اور شوٹ وغیرہ ہو گئے انشاء اللہ بہت چیزیں لے کے آؤں گی میں تو میری تو بہت تیار ہی ہونے والی ہے کیونکہ نکاح نا بار بار نہیں ہوتا ہے انشاء اللہ ج ایک بار ہوتا ہے تو اس کو نا اچھے سے مطلب اس میں انجوائے کرنا چاہیے
جی جی ماشاء اللہ یہ تو آپ نے نا بالکل صحیح فرمایا نکاح ایک ہی بار ہوتا ہے تو نا فل انجوائے کرنی چاہیے لیکن نا آج کل آپ کو پتا ہے کہ گرمی کتنی ہے گرمی کی وجہ سے نا کچھ بھی نہیں پہن پائیں گے گرمی کی وجہ سے بہت پریشان ہو جائیں گے کچھ بھی پہننے کا من ہی نہیں کرے گا
جی جی ابھی کیا ہے نہ کے نکاح میں نا ابھی ہم مطلب نکاح ہو رہا ہے نا تو اس میں چار پانچ دن نا سب کو مطلب دعوت دینے والے ہیں سب مہمان لوگ آنے والے نا تو دعوت کے بہت اچھے انتظامات کرے گئے ہیں وہ سبھی لگے ہوئے ہیں نومان وغیرہ بھائی جان وغیرہ سبھی پھو پو وغیرہ سب لگے ہوئے ہیں دعوت کے کیونکہ کچھ خاص ہونے والا ہے نا ساری دعوتیں الگ الگ ہوں گی نان ویج الگ ہوگا و یچ الگ ہوگا انشاء اللہ
جی جی ماشاء اللہ بالکل نا کسی کو تو نا نان ویج کھانا پسند ہے کسی کو ویج کھانا پسند ہے اچھا اچھا ہوا کہ سبھی کے لیے الگ الگ ہوگا تو
جی بالکل آپ نے دیکھا ہوگا نا کہ نکاحوں میں ہم کتنا مطلب خیال رکھتے ہیں مہمان لوگوں کا مہمان نوازی کا انشاء اللہ پھر بھی کوئی نہ کوئی نہ مسئلے ہو ہی جاتے ہیں نکاحوں میں
جی جی ماشاء اللہ اور نہ مہمانوں کو مہمانوں کا خیال تو نا ضرور رکھنا چاہیے کیونکہ نا کتنی دور سے آ تے یہ مہمان بےچارے راستے میں ہی تھک جاتے ہیں پھر نا ہمارے پاس میں آ کر وہ
اور ویسے نا ہاں بالکل بولو و یسے نہ نکا ح دو لوگوں کا بہت مطلب اچھا رشتہ بنتا ہے دو لوگ آپس میں ایک ہوتے ہیں دو پریوار ملتے ہیں دو نئے رشتے داریاں بنتی ہیں تو ان شاء اللہ نکاح بہت ہی نہیں مطلب انسان کی زندگی میں اہم ہوتا ہے آپ کیسے نکاح کے بارے میں آپ آپ کا کیا خیال ہے
جی جی ماشاء اللہ میرے حساب سے نا میرے یہاں پہ تو نکاح میں دیکھو کچھ زیادہ نارمل کچھ ہوتا نہیں ہے بس وہی تین بار قبول ہے قبول ہے پھر اس کے بعد میں آپ کو پتا ہے کی میاں بیوی را ضی ہوتے ہیں تو نکاح ہوتی ہے اور کیا بولتی ہیں اس کی بعد میں ہاں دو دو رشتے ملتے ہے ہاں اورنا نکاح سے نا پیار او پیار اور محبت بھی بڑھتا ہے
بالکل دو رشتے بنتے ہیں دو پریوار دو خاندان آپس میں ایک ہوتے ہیں انشاء اللہ نا یسے نا ہم ہے نا ہ بڑے طریقے سے نا اس کو نبھانا چاہیے نکاح کی رسموں کو کرنا چاہیے اور نہ ہمیں نہ تھوڑا سا صبر کے حساب سے رستے کو چلانا چاہیے اور نہ ہمیں نہ ہمیشہ کبھی بھی رشتوں میں اور جلد بازی نہیں کرنی چاہیے رشتہ ہمیں سوچ سمجھ کے کرنا چاہیے
تو ایسے ہی رہینگی جی جی ماشاء اللہ آپ نہ بالکل صحیح فرما رہی ہو آپ نے نہ بالکل صحیح فرمایا باجی
جی جی بالکل ابھی کیا ہے نا کے نکاح تو اتنی اچھی رسمیں ہوتی ہے نا اللہ اوپر سے بنا کے الله اللہ تعالی نا اوپر سے بنا کے بھیچتا ہے جوڑیاں نکاح میں تو ہم لوگوں کا تو مطلب بالکل کوئی وہ نہیں ہوتا ایشو
جی جی ماشاء اللہ وہ کیسے بولتی ہیں گانا بھی جو ہے تیری رب نے بنا دی جوڑی تو اللہ کی دعا آئی ہے کہ اللہ کی وجہ سے اوپر سے جوڑی بنی ہوئی آتی ہیں اور پھر ونا وہ تو اپنی اپنی قسمت کی بات ہوتی ہے
بالکل ہمیں نا مطلب دکھاوتی چیزوں پہ زیادہ نہیں کرنا چاہیے دکھاوا زیادہ نہیں کرنا نا چاہیے نکاح میں ہمیں نا جو ضر ضرورت مند چیزیں ہوتی ہے نا ان کو مطلب زیادہ دھیان رکھتے ہوئے نکاح میں پیسا خرچ کرنا چاہیے جو ضرورت والی چیز ہوتی ہے نا انشاء اللہ میں وہی کرنا چاہیے دکھاوٹی کرنے سے نا رستے ٹکتے نہیں ہیں
جی ماش اشاء اللہ آج کل آپ نے دیکھا ہے کہ لوگ نا فضول کی خرچے ہوت تے ہیں ان کو زیادہ کرتے ہیں دکھاوا زیادہ کرتے ہیں آج کل کیا ہے کی ایک دوسرے کی ہوڑ زیادہ کرتی ہیں لوگ
جی بالکل آپ نے صحیح فما نا ایسا ہے نا ایک دوسرے کو دیکھ کے کرتے ہیں پر نہیں نکاح نہ ہمیشہ دو لوگوں کی ہاں رضا مندی سے کرنا چاہیے لڑکا لڑکی کی رضا لینی چاہیے اور دو پریواروں کی رضا لینی چاہیے جس سے نا ہمارا نکاح مکمل ہو سکے اور دو خاندان اور دو رشتے ہمیشہ کے لیے ان میں پیار محبت رہنا چاہیے اور رشتے داری بنی رہے تو ہمیں نا بڑے سوچ سمج نکاح کرنا چاہیے دونوں کے مطلب راضی سے کرنا چاہیے
جی ماشاء اللہ بالکل صحیح فرما رہی ہو اگر میاں بیوی راضی نہیں ہوتے ہیں نا تو رشتوں میں نا درار آ جا تی وہ کبھی ان کا رشتہ نہیں رک پاتا ہے اس لیے نا پہلے پوچھ کر دونوں سے جبھی نکاح کرنی چاہیے
جی بالکل ایک دوسرے کی رضامندی سے اور ہمیں اس سے کرنا چاہیے انساء اللہ اور نہ ہمیں جلد باجی نہیں کرنی چاہیے رشتہ بنانے میں
تھینک یو جی جی ماشاء اللہ بالکل صحیح فرما رہی ہو جلد باجی تو نا بالکل بھی نہیں کرنی چاہیے جلد باجی میں نا کچھ نہ کچھ غلط ہو جاتا ہے ہونی کیسے کہتے ہیں ہونی انہونی میں بدل جاتی ہے
جی انساء اللہ بالکل تو ہمیں نا نکاح کو بہت اچھے طریقے سے نبھانا چاہیے انہیں نکاح کی رسموں کو اچھے سے ادا کرنا چاہیے انساء اللہ
کو تو آ لگتا
اللہ حافظ
جی خدا حافظ